جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تھڑ م آواز میں بولے آپ کی آواز کیوں آ رہی ہے میرے فون میں ایک تو اس میں مائک میں آواز کم آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ مجھے بالکل کان سے چھپکا کے بات کرنا پڑتا ہے
جی ہم اس لیے تھوڑا سا دھیرے بول رہے ہیں کیونک ہم جانے کہ گھر والوں کے ایک دم بیچوں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہم تھوڑا دھیرے بول رہے ہیں ہم کو کسی مطلب کوئی اچھی جگہ نہیں ملے جہاں سکون سے آپ سے بات کر سکتے ہیں
جی جی آپ مجھے ایک بات بتائیے جیسے اگر صبح آپ کو بلانے ہے ہوٹل میں تو مطلب آپ کہ گھر والے اعتراض تو نہیں کریں گے کہ صبح صبح کون دین آرام کرنے آ گیا
نہیں نہیں وہ خود ہی چاہیں گی آپ ہم کو بلائیں ہم کو لے کر جائیں مگر اللہ کا رحمت کی بارش بہت تیز ہو چکی ہے اللہ کے سترم سے
بہت تیز ہو چکی ہے بہت تیز ہو چکی ہے
ارے واہ ماشاءلہ
ہوں
مارے بت تئی شو کہ
بہت تیز بارش ہو رہی ہے آپ سمجھ سکتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں
جی جی میں نے تو اپنے گھر والوں کو آگاہ بھی کر دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کے نت ا برا س نہیں ہے
اس بارش میں اگر اللہ کرم سے اگر دن میں اس طرح بارش ہو جائے تو بالکل نہ آیا ہم مھ یہ
صی سب ہیں اور ہمارے یہاں پہ یہاں لائٹ لگی ہوئی ہے تو لائٹ سے بری بار دکتے بھی ہے یہ تو دری ہو گئی بارش دھیری ہو گئی بارش
بیوی ہو گئی مگر اس کے باہر کوئی دقت نہیں ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا دیر تک برس یا پھر ایک ایک دو گھنٹہ بہرحال تب بھی اللہ کی رحمت برفنی چاہیے
یہ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ تع مری بسا ہے یہ تو اتنی تیز اچانک سے بہتچ چار آئی پھر دھیرے ہو گئی
بر وہی ہے یہ بتا رہے ہیں آپ سے آ بارش ہو رہی ہے پھر رک رہی ہے بارش ہو رہی رک رہ یہی ہو رہا ہے
آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بتائیے
ہم یہاں پہ آپ جان سکتے جہاں پہ ہمارے یہاں ویسنگ لگی ہوئی ہے جو گلییوں سے دکھتی ہے وہاں پر کھڑک گیا
تو آپ کے چچا کے کمرے سے آواز تو نہیں آ رہی ہے آوئی کی
ایسا کچھ نہیں ہے سب کھانا کھا رہے ہیں اللہ شکر سے اللہ نے ان کو رش اطا کیا وہ وہ لے ل مطلب کھا رہے ہیں
جی مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے کہہ رہی ہیں الماس کو بلا الماس کو بلاؤ
ہاں جو اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ بھی آ کے کھانا کھا لے
اچھا اچھا اور سات میں کھانے کے بعد دودھ بھی ملے گا
جی نہیں یہاں تو کوئی دودھ نہیں پیتا کھانے کے بعد
اچھا اچھا
جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے پھر سے بارش رک چکی ہے صی ہم کہنا کہ رہ بار بار ہو رہی رک رہی ہے اللہ ایک بار کم سے کم ایک دو گھنٹہ بارش کروا دے اللہ کا اللہ
اچھا اگر مان لیجیے کہ ہمارے یہاں پ بارشوں اور پورات چا لگ ایسا ہوگا نہیں کیوںک ہم نے بہت اونچی جگہ پر ہے لیکن کھنا خاص اگر اتنی بارش ہوئی کہ مطلب آیا ب پورا ڈوبی گیا اور ہم لوگ ات تو نہیں ہے پورا مطلب یہاں اتنی اوشے م ہے اتنا اتنا پانی بس ہے تو کیا ہوا
ہو کچھ نہیں بہرحال اس میں آپ کہہیں گے یا پھر آپ اس میں بوٹنگ ووٹنگ سب کر سکتے ہیں اس کے آپ ایک دم ندی کی طرح یوز کر سکتے ہیں
آپ نے کبھی بارش میں کیا کہتے ہیں کبھی تیز ہوا میں پتنی اڑائی ہے
جی جی بہت بچپن میں بہت اڑائی ہے
اورگر آپ نے کبھی بارش میں سائیکل چلائی ہے
جی جی بہت چلائی ہیں
ایک بار جانتے کیا ہوا ایک بار میں کیا کہتے ہیں باموں کی دکان گیا ن آپ نے کوئی کام سے آرام کے ساتھ تو وہاں سے وہاں بارش ہونے لگی بہت تیز تو میں نے کہا کہ یار ہے کیا ہمیں بارش تھوڑی سی دری ہوئی تو ہم نے گھرو نکل رہ تو ہم وہاں سے جب نکلے تو مطلب بارش ہوتے تو کوئی تو پورا پیپل چ رہا ہم اور ہم دونوں دیکھ کے بھیچھتےئے اور اگر ہم کو بہت مزہ آیا اس اسکٹی پہ کی بارش ہوی ن آنے کا وسا ہی شوق ہے ابھی جب یہ بارش ک تو پانی بھر د پلیا کے پس پہنچی تو ہم نے پوریا سے مول لیا تھا میںاں روڈ نہیں بری تھی اب بی جلگی کی بات ہے بس کیا کہتے ہیںسا ص ہی ہم لیہات کے گھر کے سامنے پہنچے بس ہم نے اسکوٹی میری پوری پانی کے اندر تھی بس میری اسکوٹی اس بند ہو گئی تو یہ کہیے کہ دیہات کلیم ہے ہم نے کیا کہتے ہیں کھڑا تھا اقبال کا بھائی کریم ا کا دھکا مارا ہ اس دکا مارا ہے پیچے سے تب گلی کے اندر چلا یا ہے وہ گلی سے روڈ پہ نکال رہا ہے تو وہ لاد ادھر سے گئے ہم اور آر ہم خوب ہنس خوب ہنس خوب ہنس اس کو خوب مزہ آئے
جی جی وہ وہ بچہ ہے ہی ہے وہ تو اس کو تو اچھا لگے گا ہی اچھا بہرحال پھر سے بارش رک چکی ہے
جی
ہوں تو اللہ کا بہت رحم و کرم ہے کہ اللہ یہاں پہ اپنی رحمت برساتے پھر رکتے پھر برساتے ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ پاک کم سے کم ایک دو گھنٹہ لگاتار بارش میں اپنی رحمت بڑھتا ہے اور انشاء اللہ ہماری پھر سے ایک بار ملاقات ہوگی آپ سے ایسے ہی بات کرتے ہوئے
جی اور ا دیکھیں ان شاء اللہ اللہ تعالی صبح میرے یہاں کھول رہ بدم فرمائے ہم ع توون کو میں ماشاء اللہ صحت بنانے اور وہاں پڑ رہ تھا پہلے میں کہ پہلے د ہم لوگ چلیں گے یہاں سے وہاں تک ٹھیک ہے اور ہم لوگ پھر وہاں پہ ہم لگ ایکسرسائز کریں گے جمپنگ جیکس کریں گے آپ موبائل لے چلیے گا ٹائمر لگا دیں گے جمپنگ جیک کریں پھر ہائی نیز کریں گے پھر ماؤنٹین کلائمبر کریں گے پش اپ ماریں گے اچھا خاصا باڈی ورک آؤٹ ہے یہ اور پھر اس کے بعد وہاں پہ تو حالت ٹائٹ ہو جائے گی پھر تو چلیں گے تب پھر ج میں جوکلی بند ہوگی چل کے گھر آئیں گے پھر وہ بھی مطلب اچھی خاصی ہو جائے گی
جی جی تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے ایک بات آپ سے کہ کسی ای گھنٹہ اس پہ ہم لوگ کو آپ کو دینا ہی پڑے گا اگر آپ کچھ پانا ہے تو کچھ کچھ وقت ان کو دینا ہی ہوگا تو آپ بہرحال ایک ٹائم بنائے مطلب ایک ٹائم بنائےیں جو اس میں بہرحال آپ کو کرنا ہی کرنا ہے جاہے جو آپ جاہے کوئی سے بھی کامیاب
دیکھیے کل سے کل سے مطلب پرسوں سے ہم لوگ کو مطلب چاہے صپح مس ہو جائے ٹھیک ہے لیکن ایک ٹائم آپ شام گس کر کے بعد میرے گھر آ جائیے گا تو ہمو چل اور ہم لوگ کو مطلب ایکسرسائز کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے
ایکسرسائز نہیں کی بات کر رہے ہیں بات کرنے اس کی جیس ہم جو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی ہم بات کر رہے تھے
ارے یہ تو ہوتا ہی رہے گا میں فٹنس کی بات کر رہا تھا
جی فٹنس کی بات تو اس سے زیادہ اگر آپ کو فٹنس کا فائدہ چاہیے تو آپ کو الگ سے صبح ہی اٹھنا پڑے گا اور صبح سے اچھی نہ مطلب کیا نام ہے اس کا واکنگ اور ورک آؤٹ صبح سے اچھا کبھی نہیں
دیکھیے فیٹ لاس جو ہے وہ مطلب اس ڈٹ مے نبی نے بتایا اس کو فالو کر لیں بس تو اور کوئی وہی نہیں آپ نے سب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھاؤ تو آدھا پیٹ کھؤ کبھی باہر پیٹ نہ کاؤ جب ہر بیماری سے محفوظ رہو گ اتنی بیماری ہوتی ہے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے رادھا کھانے کی وجہ سے تو مطلب ردھا پیٹ کھاؤ تم ہمیشہ فٹ رہو گے یا بیماری سے محفوظ رہو گے
جی جی
اور میں آپ کو ایک بات اور کلا کروں کہ ابھی میں جب آپ ہی گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں میری شوار سے ملاقات ہوئی
جی تو تیز ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں
سچ ستے ہے س
جی جی پھرسلہ کر م تیدے
ہاں میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ میری شمارم سے بات ہوئی تو اس نے میں نے کہا کہ کیٹ کا کیا سیز ہے تو اس نے بتایا کہ گٹ جو ہے وہ مطلب اس کی ایکید جو ن وائٹ والی
جی جی
مطلب اس کے بعس تین کیٹ ہے تو اس کی ایک کیٹ کی میٹنگ ہو گئی ہے جو مطلب پچیس تاریخ کو تیس تاریخ کو مطلب کرٹن رہنے والی ہے لیکن جو ایک دوسری کیٹ ہے وائٹ والی وہ میٹنگ نہیں کر رہی ہے تو اس نے ہم سے کہا کہ تم لے جاؤ بلا بھی لے جانا تو میٹنگ کروا لینا ہم کہ نہیں یار اتنا نہیں لے کے جائیں گے تو اس نے بتایا اس کے پا ایک اور کیٹ ہے جو جنجر کی طرح گولڈن کلر کی م کے کیا آ کے میں بیچ وہاں ٹوائلٹ کی جگہ سے اس کے وہ آ رہا ہے بلڈ آ رہا ہے تو ڈاکٹر کو د کھایا تو ڈاکٹر نے کہا د دو سو کھیلاؤ سرجری کراؤ سرجری کر پڑے گی س کو انفیکشن ہو گیا اندر تو ب آال ہم نے تو ہم نے کہا بھائی تم ہم کو کٹنی دے دینا یار اور والی کیڈ کی میٹنگ ہوئی وائٹ والی کی اور وہ جو گولڈن والی ہے اس کا انفیکشن ہو گیا اور جو ایک کیٹ ہے صحیح سلامت تو ہم نے کہا اس سم آگٹن دے دینا تو ایک بار اس نے بچے دیے تھے
نا آپ یہ کریں نا وہ آپ کو کاٹ دے رہا ہے بائی والی
ہاں
وہ
جی بتائیے
وائٹ و تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب وہ والی کیٹ لے کر ہماری موانی کو دے دیں تو بہرحصال آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے اچھے خھصے
اچھا
جی جی ہم کل انشاء اللہ بات کر لیں گے
ہاں کر لیجے گا کہتے کہتے نا کہ وائٹ کہ تھے آپ بات کر لیجیے گا کہ نا کہ کیا کہتے ہیں ڈھائی ہزار مانگا ہے
ڈھائی ہزار تھے مگر انہوں نے نہیں لیا تھا وہی مطلب پڑ جائے گا ویسے بھی آپ کو سنیے سنی سنیے آپ کو مطلب آپ کو بیٹھے بیٹھائے آپ کو گھر پہ پیسے ملیں گے
دیکھیے وہ بات ٹھیک ہے لیکن کیا کہتے ہیں میں نے بھی اس کے لیے بس وہ کر رہا ہے اس کو بلا دلایا ہے تب وہ مجھے بکیر دے رہا ہے ایسے فری میں نہیں دے رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ اتنی اچھی خوبصورت وائٹٹ ایسے آپ رگ بائیں گے تو آپ کو تین سڑھے تین سے کم کی نہیں ملے گی اپنی مونی سے بول لیجیے گا کہ ازاروں مانگ رہا ہے تو اس کے ناے بالکل وائٹ کیٹ ہے بہت پیاری خبورت اچھی لگ رہی ہے
یہ تو میری سنیے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہم مان لیجے بہت اچھی کیٹ ہے مگر وہ جب سنیے ج آپ کی وہ گولڈن کیٹ ہے ا اس کا آپ وہ نہیں دے رہی تھی تو اس کا کیا دیں گی بہرحال اس لیے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہ اگر آپ کو مرضی ہو توپ دے دیجیے ویسے ہم بات کر لیں گے اگر وہ پتہ نہیں دے ہی د ان شاء اللہ اگر دے دے تو زیادہ اچھی بات ہوگی اگر وہ دے دیں گے تو آپ کو دلا دیں گے مگر اگر بیہلا انہوں نے دھو کا کہا تو آپ تو دے دیں گے دے دیں گے ویسے بھی آپ کو اس کو رکھنا ہے نہیں اور وہ لینے مطلب وہ کیٹ کا لے مطلب کیٹ لینا بھی چاہ رہی ہیں تو دونوں کا ہی ا میں آپ کا آپ کا بھی فائدہ ان کا بھی فائد ہے
ایک بات مجھے آپ بتائیے کہ آپ کی جو موونگ ہے وہ رکھ لیں گے کھلا پلا لیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ رکھ نہ پائائے وہ بلی ازیت میں رہے تو پھر مجھے گنااہ ملے
ہم ان کو وہ سب سمجھا دیں گے کہ کون سا فوڈ اس کو وہ دینا ہے کس ٹائم پہ دینا ہے اور کیا کیا اس کی فیسلٹیز ہیں کیا اس کو مطلب انجیکشن لگوانا ہے کتنے ٹائم پہ لگوانا ہے اور کتنے بجے اس کو دینا ہے اور چکن بھی کھلانا پڑے گا ہم اس کو ان کو سب بتا کے تب آپ سے ان کو کیٹ جھلوائیں گے س میں ستا آپ ساتھ میں ہی چلے گئے انشاء اللہ ا ان کو آپ گھر دیکھ لیجیے گھر